ہلو
ہلو اداب اداب
کیا چال کیا ح چل ہے
سب سب سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ا ابو یہ سب سے آپ کا ابو سب کا کیسا خرید تھا
آواز نہیں آ رہی تو آواز میں دقت ہو رہا ہے
وہ نہیں ج آپ کا ابو یہ س کیسا خریت ہے
سب ٹھیک ہے آپ کا ابوی سب کا
ا اب یہ سب تو ٹھیک ہے ہیں اب تو اتنا ہی نیا ہی چل گھول پاتے ہے نا بیٹھلے رہاتتے ہیں گھر میں نا
ہوں
وہ پہلا ہی سمار دیا تھا
اچھا ہاں
تو پہلے ان کو لے گ ایک گ وہاں ایک ڈسٹرک ہے جانتے ہیں گسائ وہ سانگ با میں ایک ڈاکٹر ہیں یہ سب کو یہی سب علاج کرتے ہیں ا دو تین مہینہ وہیں رکھے
ہاں
س چالیس ستر د ہزار روپیہ پیسہ چوس لیا کہاں کچھ تو ای ہی نہیں ہوا اس کے بعد ہی تو پھر رانچی لے کے رانچی لے کے تو بولے بہت لیٹ آپ لوگ کر دیے رکھیے جب تک ہے چلائی سیوا پانی کیجے
ابھی کیسن کا کنڈیشن ہے
ابھی تو ٹھیک ہے ہمارے پا ایسے سے پہلے میں مار دیاؤ نہیں وہ چل پاتتا ہیں نہیں ن سوچ رہ تھے کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ پیسہ ہوں
میرے پاس سپاری سوار اچھا دکھتا ہے یہ سمریا میں ہاں سمریا ایک میرے ایک میرا ابو ایک بڑے ابو کاھی کو بھی مار دیا تھا تو وہیں سے ٹھیک ٹھاک ابھی دیکھ رہے کہ چلنے لگے گی
اچھا علاج کرتا ہے
ہاں اچھا اجلاج کرتے ہے
کیسا دو نےھی انگریزی دوائی دیتا ہے کہ آیورویدک ت کیا د دیتا ہاں کتنا فیس ہوگیر کا اس کا ہے
اس کا وہی دوا ہی میں پیسہ لگتا ہے زیادہ فیس اتنا نہیں ہے سب ہو
سمریا میں کون سی جگہ
سمریا میں کیا بولتے ہیں وہاں پہ ایک اسکول ہے اسی کے جسٹ بغل میں بہہ
ای جاتا ہوگا سمریا اپ بول رہے ہیں کیا
نہیں- نہیں یہ گڑھا والا سمریا-
کہاں مل گئی سمریا اچھا سنگریا- ہم تو یہ گاؤں والوں سے ملے کا ا چپل سی مل گیا کیا-
سنبیریا
تو ہی ہم بھی جان ہے ہم سوا ہوا پانی کرتی ہے ہم کو تونا- ٹائم بھی نہیں مل پاتا ہے نا دکان بھی تو دھنا پڑتا ہے نا-
ہاں
آپ تو ان شاء اللہ میں نے آپ کیا دماغ میں- ہو گیا ہے ایسا کرتی ہیں جا تو کال اول بھی نہیں کرتے تو وجہ سے-
اچھا- تو
ہاں- ایک بات بول رہے ہیں تو جائیں گے تو ٹائم نکال لیے چلیے کا کبھی ساتھ میں-
چلیں گے
ہاں-
ہوں-
آپ کو ایسا ہے نا ہم اگر- بولنے میں بولی ہی رہے ہیںا تو ہم اپنے گھر میں بھائی جان سے- اور کیا بولتے ہیں اس کو ایک ماموں ہے- مامو ہے اور چلا کر کے پھر آپ کو جیسا ہوگا ہم آپ کو کال کریں گے-
کہ ہاں-
میں پھر کے بعد جیسا ہوگا- پھر بتائیں گے آپ کو اینیورسری کے دن ٹائم نکالیے نا- ان انسا آپ- آپ اب کسی کو سھ مدد کیجیے گا ان شاء اللہ آپ کو بھی کسی کو اچھی دے گا کا-
نہیں بالکل- بالکل
آپ بول رہے ہیں کہ آپ کا گھر سے آگے ایک نہال جی ہے-
ہاں نہال جی ہیں?
حنا
ہاں-
تو کتھ کو چناؤنا مکھیا دو بار جیت رہے ہیں بڑھیا نہ-
ہاں- ہاں- ہاں
چناؤ لڑتے ہیں ابھی اس بار میں سننے میں آ رہا تو- شروع میں کاتے اپنے اپنے جیتے ہوئے تھے آپ کی مہلا سیٹ تھا دیدے-
ہاں- ہاں -ہاں -ہاں میرا پڑوائی کے چلتی انہوں نے او نہیں لڑ پائے-
او ہو سنیے نا او بول رہے ہیں ان کا کوئی- لڑکا وڑکا ہے کا نکاح سننے میں نکاح بیکہ کرنا ہے-
ہاں کرنا ہے گا تو کرنا ہے-
دو لڑکا ہے ان کا-
دو لڑکا ہے ان کاا ن-
ہاں دو لڑکا ہیں بڑ والا کا نگاہ کرنا ہے-
ہوں کسن کا- وہی خ پور سے ہم کو بولے ج وہاں کا کوئی نمبر ہے تو پھر ہم جاپ- ہم کو لے ایک نمبر دوست ہے انیں سے پوچھتے ہیں بتائیں گے ان کے بارے میں وہی کیا ہے ن ان کا ک ک تھا کو
لڑک وہی بزنس لائن میں ہے
بزنس کر رہ
ہاں یہ سب اس کا اس کا دکان ہے کیا بولتے ہیں الیکٹر الیکٹرانک ہی سب کا ہے
او تو کیں دکیں
ہاں
اپنا ہص
اپنا ہے
تو وہ موٹا پونجی لگانےیں کہےیے تو پنجی تھر
نہیں موٹا پونجی گودام ٹائپ کاہ پورا بنا ایک بنا گودام رکھے ایک جگہ پہ اپنا دکان رکھتے بہت اچھا ہی ہاں لمبا چھڑا میں ہی
تو اتنا ہی رہتے ہیں دکان میں وہ کہ ان کا مکیا جی تونا ہی رہتا
نہیں مکھیا جی گھر ہی پ رہتے ہیں وہ اپنے پھر اسٹاف لوگ رکھا ہے تو وہی سب دکھتا ہے وہ کبھی ان کا بھائی جان بھی رہتا ہے نا تو ان کو کہیں چل جاتے ہیں تو بھائی جان رہتے ہیں
او تو دونوں میں سے کسی کو نکاح نہیں ہوا ہے ہ ہاں
بول رہے تھے بڑوں بوں کو نگاہ کرنا ہے تھوڑا دیکھیے گا
ا اس میں کانا کھانا ہے اس میرا تو ن ہے بغل میرا پڑوس ہیں بھائی جانے ہے تو جا بھی کہیں یہاں سے ٹیچر ہیں تو ان کا بی ایک جن کاار ایک کہ ہم صاف سافا اھی ک سے ہیں ان ان کا ہے انیں کو بول رہے تھے ہم سہر ہیں تو پے سےے کہ دیکھیے کہیں کہ دھتے ہیں پھر ان کا پتا چلا تو گاؤں میں تو میرا ایک دوست ہے پاتیں کرتے ہیں تو ان سے آپ کو بات اٹت ہوتا ہے نہال مکھیا جی سے
ہاں بات ہوتا ہے اچھا م جی سے
تو ایسا ہے کبھی گھر دورارا کیسا ن ہے
سب ٹھیک ٹھاک ہی ہیں ہے تھوڑا لمبا چڑا ہاں
ہاں گھر دورا میں کمی نہیں ہے گھر دورا میں کمی نہیں ہے اییسا پراپرٹی میں بھی کمی نہیں ہے کچھ ایسا دقت بھی نہیں ہے
اچ یہ سب ٹھیک ہے نا
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہوں
توب
تو ادھر جائیے گا ناسا کیا ان کا نمبر کہیں سے ووستا کر کے
ہوں
یہ گ نا سے ہم بات کرتے ایسے ہم کو تو جانتے ہیں لیکن سخت جانتے ہیں نام سے نہیں جان پائیں گا تو چ چائے بپا س ب ت لکے گ نہیں تھوڑا سوڑا اسا ایسا بات ہے ایک آپ کے با کے لیے نکالح کے لیے آئل تھا کہبول کیا ہے تو اپنے بھی کچھ بتائیں گے جہاں ابھی کرنا ہے نہیں کر
ج بتیںے ہوں
بے نا ج کہیں گے پھر جیسا ا آگے ککم بڑھال جائے گا الگم ابھی ہوگا تو ہوگا
اچھا ہاں وہ جو ہوگا اللہ کا دین صحی نہیں ہوگا
ج کیاچھ تو وہی کر رہے ہیں تو تھوڑا ادھر جب جائیے گا کہیے گا نا ہم کو ان کو بولیے گا باس کو
اچھا
بائیو جی کال کیے ہوئے تھے میرا دوست ہیں ان کو ہم جانتے ہیں
ہ اچھا ٹھیک ہے بات رکھیں گے ہم
ہ بھے سے جو چل رہا ہے آد ہم لوگ کو سمج میں تو لین دین نہیں کرنا ہے لیکن اب کوئی مانگ رہا ہے دیکے رہے ہیں آپ سب گوپنی روپ سے ہو رہا ہے تھا دیں گے ہمشس ان سے دیوائیں گ ہم ہم کامڑتے ہیں
اچھا اچھا
ایسے بھی وہاں سے آٹھ دس پانچ کلو میٹر پیچھے میرلاا ہے ان کا ایک ماموں کو گھر ہے
اچھا
جن کا پہ رہا ہے سمجھے نا تو وہ بات ان سے بھی بجوائیں گے تو بولے ج ہم اگر اکل آدمی کہ رہے گا تو آپ بھی پھییکک نہیں پڑے گا ہم لوگ دور سے ہو جاتے ہیں
ہاں تھوڑا لوکل رہے گا تو تھوڑا زیادہ ہی فک پڑ جاتا ہے ہے نا
ہوں تم کا ماموں کو جو انہیں سے ان کو پتا چلا تھا ہ ماموں کے جیسے ہے ہے ایک بات یہ تو بولے تو آپ ہی کہیںیے بولے جیاں اچھا ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں کا آدمی کے تائی ہم بیٹھے تھے صبح صبح باہر
ہوں
آیں تو پوچھ لیں گے پے با سے جام گ جانتے تو ہیں ہم کہ رکے نا میرا ایک دوست وہیں کہ بات کرتے ہیں
اچھا
تو ان سے سامنے ہی اب ان سے بات کر رہے ہیں سامنے ہی سن بھی رہے ہیں
اچھا اچھا
تاکہ اگر مان لیجیے کہ ہم دونوں کےے جہنی س اگر کسی کو اللہ مہرانی سے ہو جاتا ہے تو کیا دقت ہے
کوئی دقت نہیں ہے
ن ہ
ہوں
ا کہیں نہ کہیں ان کو بھی کرنا ہے کہیں نہ کہیں ان کو بھی کرنا ہے الگ ال مرزی دونوں ہو بھی سکتا ہے
ہو بھی سکتے ہیں بس اللہ کا دعا ہو رہا ہے
ہوں ہ اور اس کا بتائی ادھر دان جو پ آیا تو نہیں ہوگا انساب
ہ نہیں نہیں ایک دم ہی نہیں ایک دم اس وور لگتا ہے کہ ن وہ ہوتا ہے کہ نہیں دھان وغیرہ پانی کا تو اس بہت خراب ہی ہے
ہ کال سجا ہے کاا
لگ رہا ہے ویسا ابھی تک پانی بھی نہیں گرا ب ندی بھی نہیں آیا پھر یہ آرا وغیرہ بھی نہیں بھرا
ہوں ہ ہ ہ ہ
تو آرے سے سب بھر جاتا تھا ندی پورا آ جاتا تھا
اچھا کچھو نہیں نا
کچھ نہیں ہوا جن نے ندیاں یا نہیں آرے بھرا ہے بس خالی ربی کے لیے جو بھی مکئی وغیرہ ہے ارہر وغیرہ اس کے لیے بس پانی گر رہا ہے ہلکا پھلکا چنے چنے
ا
جی ٹھیک ہے یہ بات رہیں گا نگاہف بات رکھیں گے ان کے پرس
اچھے گنج پر ہاں
ہاں
تو نا ہو جاتا تو ٹھیک رہ س
ہیں بات کرتے ہیں ان سے ہم چاہے سامنے سے بھی جا کے بات کریں گے بیٹھ کر ہی اچھا رہے گا تھوڑا ہاں
وہ بھی بیچےنے رہتے ہوں گے
ہاں بزی ہی رہتے ہ نا
اچھا ہے نا ایسے تو صبح ہی صبح ہی ٹائم میں سیکھ چاہ شام میں ہم تو ہ
اچھا نہیں تو ایکچولی چلے جائیں گے گھومنے ادھرے ہی نہیں تو ایک بار بیٹھ کر آرام سے بات کر لیجے جائے گا اوک
پ آنند ہوگا ہم کو
نہیں نہیں دیک اب ابھی ہم ابھی اتھی ہو گئے ہم پوچھ لیں گے نگاہ کرنا ہے کہ نہیں ابھی
ہوں ہوں ہ اس کے بعد نہیں کچھ ہوگا ملے کسی چ جان کچ ہم سے بھی جان سوچ وسا نہیں ن ہے ارے وسے پوچھے گا نا کیا بولتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے اگر کال سے ہی پوچھیں گا
ا آپ کا آپ کا ٹھیک ہے نا صرحب خیریت
سب ٹھیکے ہے خری سب اللہ کے دع سے
ا ٹھیک ہے آپ سے پھر ملیں گا مل کے بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے آپ اللہ ب کر د اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں